سلام وعلیکم
وعلیکم السلام بہن
کیسے ہو
بس بڑھیا سب خیریت سے ہے آپ کیسے ہو
ہمم بس ٹھیک ہوں میں بھی خیریت سے زیادہ خیریت سے تو نہیں ہوں آج تھوڑا واپس کل تھوڑا ٹھیک تھا پر آج تھوڑا واپس ڈاؤن لگ رہا ہے
اچھا اچھا ہوسپٹل نئی گئے
ہاسپٹل جا کے ہی بار بار ہاسپٹل جاؤ تو ہی وہی ہے ٹیبلیٹ ہی دینگے ہو کیا کر آج واپس سے درد ہو رہا ہے یہاں پے
کھانا وانا بنا لیا
ہاں کھانا بنا رہی اب جاڑو پوچھے کی ہے
میرے ج پچے لگانے جاڑو ت
ہمم اوپر نہیں اج میں ہاں ہاں میں نیچے ہی بنا رہی ہوں کھانا اوپر نہیں بنا رہی ہوں
اچھا
ہمم آواز تو اچھی سے آ رہی ہے نا
ہاں اچھی آری ھمم
بس اور تو کچھ نہیں اور دو چار روٹی بنانی ہے کھاے آکے باقی تو بنالیے
باقی کے کہاں گئے سب
ہمم باقی وہ سب وہ بوٹے والے بوٹے گئے ممی کے میرے پڑھی ہے ان کس بن امی جان گ میرے تو پڑھیے میں ن خالہ جان کے ہی بنانی ہیں
اچھا
ہمم
نہیں باہر کھانا بنا د
ہمم
پوچے لگانے کھانا بنا آے پوچھا لگا دیتی ہوں
ہمم
پھر مٹی ڈالنے جائیں گے دیکھتے
ہاں آج تو یار طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے پر میں بھی آؤ گی یار بہ تین دن نہیں بچے ہیںوں پھر ویسے ہی نہیں آ پائیں گے ہے نا ہمم میرے پتا نہیں کیا ہو رہا ہے اپنے آپ ہی وہ ٹینشن ہی تو بہت سارا ہے کیا کریں
وہی تو
ہمم
ہ بس بڑے ہے کھانا ہی سنا ہے با تو امی جان جاڑو نہیں وہ کھیل رہا ہے
ہمم
مکی کی روٹی بنانا ہے گہیوں کی بناتی ہوں بد گن کاتے ہی نہیں جاؤ
باقی سب خریت سے
ہاں ہاں باقی سب خریت سے ہیں اور سنا بس آج گیس کی ٹنکی ختم ہو گئی سلنڈر
اچھا ختم ہو گیا
ختم
اچھا ہاں خیر یار مہنگائی تو بہت ہے ہوں مہنگائی بہت ہے یار واپس بھرو آؤ دو مہینے نہیں چلتی ہے بس دو مہینے ہی بلتا دو ڈھائی مہینے نہیں چلتے
ہاں ارے باقی کچھ نہیں صرف چائے اور سبزی ہی گرم کرنا بس میرے تو کیا صوبح وہ چولہے پہ کر دیتے پر لکڑیاں بھی تو نہیں
ہوں ارے میرے بھی یہی باقی ٹائم نا چاۓ سبزی ایک صبح سے ٹفن کی روٹی پھر اوپر چولہے پہ نہیں ہو سکتے نا تو ٹفن کی روٹی ضرور بناتے ہیں باقی تو ہوں سب چلے پے ہی کرتے ہیں
سہی ہے
آپ کے کتنے سارے کول باقی ہے ابھی
میرے باقی نکو میرا سولہ کول
کوئی بات نہیں آج نپٹا لیتے اور کیا
ہاں آج نپٹا دینا ہے دوسرا فم اور بردونگی میں
ارے یہ بات ابھی مت کرو ارے ٹھیک ہے یہ بات تو یہاں پہ نہیں ہوتی ہے نا
اچھا اور کیا کھانا بائیں گرمی بہت ہورا ہی ہے
ہاں گرمی تو بہت لگ رہی ہے آج
ہوں
ٹینشن سے میں جاتی تو ٹینشن سے مر گئی سچ میں
کیا کر رہے ہیں آپ ٹینشن سے شریر کام ہی نہیں کرتا ہے ٹینشن سے مطلب نہیں کتنا شریر خراب ہو رہا ہے بوڑھا پا جلدی دکھے گا
میں تو بڈھی ابی بھی دیکھتی ہوں سب میرے کو نانی سے ہی بولتے ہیں نانی جان نانی جان بولتے سارا میرے پییا جو میرے سب مرکو ایسے ہی بولتے ہیں نانی
ہاں تو کیا کرے اب بولیں گے نا
ہوں میں کیا کروں بھائی
جی
ارے پاپا تو ابو جان تو چلاتے ہیں پی کے پر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہے دونوں کی ٹینشن کھا گئی ہے
اچھا عمی جان بھی
نہیں یہ مرچو
شور کے کیا ہواپ
ان کے تو بس بھوت ہے سوار کچھ بول دونے کے ڈرنک کے لیے کچھ مت بولو
میرے شوہر بھی اس تارہا میرے شوہر بھی ا ا ابھی ابھی ابھی صبح صب کرا ماتا د دا نے بول دو دن ہو گئے نہیں تو م سلینڈر کتنے ہے دکھلو لکڑیا دیکھیے لکڑیا ہے نہیں چولہے میں تو گ ہے ایک بار کانا بنا کے دیکھو ٹن کی روٹی
ہ
صحیح ہے یا تو بی ہی بنا کے دیکھو تب تب تو اس پتا چلے گا
ان کو اگر کچھ بولو نا تو وہ ایسے ہی بولتے کہ اور چولہے پہ بنا لو بنا لو بنانے والے بناو بھائی لکدیا بنا اسم کے
ہاں تو تم سوکھی سوکھی لکڑیاں دے دو میں بنا لیں گے
ہوں
ہاں ہوں ہ
پر چولے کی روٹی کا سواد تو ان کی ہی ہے چے کی روٹی ات لگتی ہے
ہوں
چلہے کی روٹی تو اچھی لگتی ہے نا
بنتی اچھی ہے
ہوں ہ وہئی تو
پہلے میڈ بھی سیٹ نہیں ہوتی تھی پر اب سیٹ بنے لگ گ اچھی لگتی ہے بناتی ہوں تو مزہ آتا ہے
بنتی بھی اچھی ہے اور سواد بھی اچھا ہےن
اور منٹ ہےا میں ایک سیکنڈ آپ بولتے رہے
ہاں ہاں چولہے کی روٹی کا تو ایک الگ ہی انداز ہے اچھا لگتا ہے کھانے میں اور دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے ہلو ارے موہترما کھا چلی گیی ہیلو
ہیںلو
ہاں موحترما کھا چلی گیی
ا میں کیا کہ م گ سانس کی کہے کہ کچرا اٹھانا ہے نا تو بلا اٹتا ہے ہوں عمی جان ساتھ ہے تو من چے سے اٹھوا ل اور اوپر
ہوں ہوں ہ ہاں وہ کبھی کبھی بلا رہتے کبھی کبھی کچھ کرتے تو بلاتے چار دو مہنے
بنائیے آپ کے
سبزی تو تروئی کی بنائی تھی ای ہمارے تو روہ کا نا اپن تو ایک بار تو صبح صبح بنا لیتے ہے تو بنا لی ترو کی ابھی کے بعد تھوڑا بہت اور کھا لینگے
ہ صرف روٹی بنانی ہے
ہاں پھر تو روٹی بھی بنی ہوئی ہے صرف تین چار روٹی ان کے ہی بنا رہی ہوں خالہ کو
ا ج ہو گیا میرے تو پوچھا لگانے کا دیکھتے ہوں سوچے ہ اسکول جاؤں سے بات کرنے کے لیے اسکول جاؤں کیا
تو اسکول تو اننا مٹی ڈال کے آ جاؤ پھر چل جانا
ہاں کر
اور اس کو ا بھیج نے اسکول تو منڈے سے بھیچ دینا
ہاں ہاں منڈے سے بھیجوں گی سب منعہ تو کر رہے ہیں لیکن پر کیا کرو
کیوں کر رہے ہیں منعہ اب تو بڑا ہی ہے چل بھی سکتا ہے بول سکتا ہے سب سمجھدارا ہے وہ تو
ہاں وہ توسب بولتا ہی تو اس پتا چلتا ہے اس کو
تو چل جائے گا وہ تو میرے بولوں نا میرے یوی تین میں سال میں تین مہینے کم تھے میں چلا گیا تھا اس اور میرے توماں پ کہتا تھا ضور لکھ
کیا مکڑ چندن ج
تو درولی تو دور ہے نا میرا تو تین سال تین مہینے کم تھے درولی جاتا تھا اسکول بس میں
ہوں وہ کہ جلد ہی جاتا تھا
وہی تو بول رہیٹو ایسا کچھ نہیں ہے سیکھ جائے گا بھیجو آپ کو
ہوں
ہوں اور ویسے آپ کے نواب ابھی بڑے ہی ہیں ایسے اتنے چھوٹے بھی نہیں ہے نا
ہاں چار سال کا ابھی ہوا
چار کا پورا ہوا کہ تین کا ہوا
ٹھیک ہے